السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے بھائی جان اور سب خیریت
اورد ت یہ بائی جان اوک خریت کا خیریت ہو گیا ن آپ کا سب کا ایک خیریت
جی جی سب خیریت ہے جی سب
جی جی سب خریت تھا جی سب خریت جی جیق بھیرا
ہمارے بھی امی ابو سب خیریت تھ ہمارے بھی امی ابو سب خیریت
ہاں ہمارے بھی ہم نے اپ سب خریت اللہ کے دعا سے سب خیریت رہے
اللہ جی جی جناب جی اللہ کا داے اللہ کا نظر رہے ہمارے اوپر تو سب خریت تھی وہ
نظر رہے ہمارے اوپر تو سب پ آپ ایک ریسیپی سننا چاہتے ہیں
جی جی بالکل
جی جی بالکل پنیر والا جی بتا دیجیے پہلے پنیر ڈالیا پنیر کو بک لیجے گا ایسا سنیے ایک ایسا ریسیپی بتائی
جی
جو سدار اور جائ کیدار لجی س گوشت کا پہلے ایک میٹ لےجے کیا گوشت کا مٹ لے کے پہلے اس کو پانی میں ابالنے کے لیے دھر دیجے
جی جناب
اس کے بعد نمک چک جی جی ںوو السلام علیکم ر جان وعلیکم السلام بھائی جی میں بڑا بھائی بول رہا ہوں
جی بھائی
جی بھائی جان میں جانا اون میری شادی ہونے والی ہے اور میں نے اس نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں جان دھن واد بتا دیں کی کہ آپ کی نگاہ کے لیے آپ کو ہاردک ش جی آپ کو بھی آنا ہے اور اپنے کا ہو جی دھن واد آپ کو بھی آنا ہے اور اپنے امی ابو کو بھی لے کر آئیے گا جنا بالکل ہم پک کی سات ائیں اور بتائیے پڑھائی کیس چل رہی ہے آپ کی
پڑھائییا
پڑھائی آپ کی کیسی چل رہی ہے بوا آپ تو میں یہ چن رہا ہوں چ ارے بھائی جان ہم لوگ کا جھنڈا ہے ہم لوگ کا مطلب پلڈ ہے تو اس کے بارے میں ایک ایک بار مطلب ہم لوگ چلا کے بولیے نارائے تقدیر ناریتک دیر اللہ ہوگت ناریتک دیر
اللہ وف
کو ہور بتائی
اور سب
اور سب کیریر بتائیے آپ بتائیے سب کیریر اور بتائیے آج کیا صبح میں کیاس تاریخ میں ہے اس تاری میں نے کی ہے مٹن کباب اور بریڈ کھایا ہے اور کھیر کھائی ہے اچھا ہم نے بھی آج میں کایا مٹن کماور باقی تو بہت اچھی بات ہے اجل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو آم اچھے لگتے ہیں ہمیں
آمدہ
سم گپ جی ںںو
جناب
جناب کیا بول رہے ہیں جی بھائی جان میں بتا رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ کام اچھے لگتے ہیں بالکل آملہ میں میرا بہت سے میرے پاس بہت سارے پڑ ہیں آ کے اور میں چاہتا ہوں پچاس ساٹھ کلو ہم آپتے ہیں اپنے بھیج دووں پچاس ساٹھ کلو مطلب کتنا ہو گیا آپ کو اتنا کتنا ہو گیا کا ج آپ کو اتنا بھیل پتا ہے چالیس روپئے کے جی آم چل رہا ہے جناب
اچھا اور بتائیے وہ سب تو ہوتے رہے گا مولوی صاحب نے ہم نے سنا آپ نے مولوی صاحب سے کچھ بات ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مدرسے میں داخلہ کے لیے
جی میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بات کی ہے مب صاحب سے کل ہی ہماری بات یہ ہے موروی صاحب سے اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے تو ملو صاب نے کہ اپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ پڑھتا وڑھتا کچھ نہیں ہے
ہاں تھوڑا سا پڑھنے میں تو گوار ہے ہی
ہیں جی تو وہ اسے وہ بول رہے تھے کہ مدرک میں ہم اسے نہیں دے پائے نہیں لےر لے پائیں گے میں نے ان سے
ہم تو وہ بھی صحیح بول رہے ہیں کیاوٹا بھائی پڑھنے میں پڑنے میں تھوڑا سا زیادہ
زیادہ کمزور ہو پر زیادہ رہ جی وہ تو مجھے ہی پتا ہے مودوی صاحب سے بات کر رہے ہے مودوی صاحب نے کہا ہے کہ اچھا ہو جائے گا اسے اس بار اس کا ٹینھ نائنتھ میں ایڈمیشن کروانا تھا داخلہ کروانا تھا
اور مالوی صاحب نے کہا ہے اسے آٹھویں میں بھیج دی آٹھویں میں کہ داخلہ ہوگا جی جناب کیا ہو رہے ہیں نا میں بول رہا ہوں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا مولوی صاحب نے کہا ہے سے اس کی داخلہ نوویں میں نہ ہو کر کے آٹھویں میں کر ہوگی اس کی داخیرہ پہلے تو آپ نوس بھی کروا دیجیے کہ اس کے لائق بھی نہیں ہے نہیں اس کی عمر ہو چکی ہے اور آپ اتنے نیچ سے اس پہ نہیں پ سکتے ہیں کی عمر ہو گئی ہے کچھ وقت میں اب سے سولہ سال کا ہو چکا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں
جرا آپ تو ان سے ہماری گفتگو کروائےیں ان کو ہم کچھ بتانا چاہیں گے اور ان کو بھی بوللیجیے گا کہ چپ چاپ سنے بولے کم
چک سنے بولے کم اس والل گم بھائی جان
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
میں آب آ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں میں نے بہت سنا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
جی بھائی جان آپ کا ابھی عمر کم ہے تو پڑھنے پہ زیادہ دھیان دیجیے اور گھومنے پہ کم
جی جان
دیکھیے جہ
جی وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے جھ اور وقت آپ کے لیے بھی نہیں گا ج بھ آپ کو محنت کرنا ہوگا وقت کو مینج کرنا سیکنا ہوگا اور جیسے کام کرو گے ویسے کرمو کا ھل ملے گا جی اور دوسرا کہ
پڑھنے
پڑھنے پہ زیادہ اور باہری چیزوں سے کم دھیان دیجیے جی بھالی ہم آپ کی بات پر پورا طرح سے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے آپ ہم نے سنا کہ آپ پنیر کا سب سے بڑا ہے مست بنا رہے تھ سے نہیں وہ ابا جی کا تھوڑا طبیعت خراب تھا اس لیے بنا لیے کیا بتا دیجیے ہمیں بھی پہلے پنیر کو بوجھ لیا جاتا ہے
ہمم
اس کے بعد اس میں مطلب ارے بھائی چان مطلب تھوڑا ایک آپ کو ضوری بات بتانا تھا پنیر والولا تو بعد میں بھی بتا دیں گے
جی بتائیے جناب ہم سوچ رہے ہیں سے مطلب ہم میرا نائنتھ میں نام نہیں لکھایا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں سے میرا نام لکھا جائے تو کل سوچ رہے سے چلتے ہیں دان مطلب کچھ بچوں کو دان کریں گے غریبوں کو اچھا دام کریں گے ہاں تو سوچے آپ ہی چلتے اب اپنے بڑے بھائی کو دیجیے آپ ج اجی بھائی جان بتائیے ہمیں کس وشے پہ بات کرنا ہے وہ شاید آپ لوگ بھول گے ہاں آپ کچھ ریسیپی بتا دیج جی بھائی جان ہم بتا دیتے ہیں آپ کو میگی بنانے کا ریسیپی بہت اچھا ہاں بتاے بتاے پہلے میگی کن کے لےئیں گے جی بالکل میگی کون سیی
ہمم
مسل مگی ہاں پہلے اس کو ابال لیجے
جی
پھر اس کا پورا پانی نکال دیجیے پانی پھر اس کے بعد اس میں مسالہ وغیرہ دیجے فرائی والا بتا رہے ہیں جی جسا مسالا کون کون س مگی مسالا گرم مسالا میٹ مسالا اترا ہلدی
اس پورا اچھے سے تیک کر دینا
کتےینے ا ‌ ا بھائی جان ہماریاں امی جان ہمیں بلا رہی ہیں اور ہمیں جانا پڑے گا خدا حافظ جناب اللہ حافظ خا